السلام بھائی جان اور بتیں بھائی جان سب کل رہ ہیں بھائی جان جو بھی سن رہے ہیں نا بھائی جان پلیز اتیھی کروا دیجیے بھائی جان کروانا ہے تھوڑا لیپ ٹاپ خریدنا ہو جی بھائی اور بتانا بھ کھانا وانا کھا لیج
جی بھائی جنام تو کھانا وانا کھا لیا آپ کھا لی جی بھائی جنم بھی کھا لیا اور بتائے بھائی جان آپ کے امی ابو جان سب خ رہ ہے جی بھائی جان ہمارے امی ابو جان سب کھیل ج ایسے آپ کی امی یہ پوجن کہ رہی ہے جی بھائی جان ہمارے بھی امی ابو جان سب سےلے اور بتائیں بھائی جان کیا بولتے ہیں نا بھائی جان کہاں پہ ہیں بھائی جان آپ جی بھائی جان ابھی تو ہم گھر پہ ہیں کیا کر رہے ہیں بھائی جان وسے ا ابھی شوک آپ سے بات کر رہے ہیں ماشاء اللہ بھائی جان کیا حالات تھا
پ جیسی تو نہیں ب جی جی بھائی جان یہی سب کرتے ہیں بھائی جان ابھی اور بت ن بھین مطلب آپ ایئرپلین میں بیٹھے بھین نہیں بھائی جان ابھی تو ہم نہیں بیٹھے ہیں بھائی جان ایسے آپ بیٹھے گا جی بھائی جان ہم تو بیٹھے ہیں
کیسا رہتا ہے بھائی جان بہت اچھا لگ رہتا ہے بھائی جان کیا بولے آپ سے م انصاء اللہ بھائی بیٹھیے گا نا تو وہ والا رائجا نہیں رہتا بھیاان ویسا بجائے گا آپ ہمیں ویسے آپ بجھائیں گے بھائی جان
اسی لیے اب بھائی جان سال میں دو بار جاتے ہیں جی بھائی جان اس لیے جاتے ہیں بہت اچھا رہتا ہے نا بھین اچھی چیزوں پر پیسہ خرچ کرنا میرے کو اچھا لگتا ہے بھائی جان کیونکہ اچھی چیز ہے تو بھائی پیسہ خراب ہوگا ہی نہیں جی بھائی جانی تو بات ہے بھائی جانی اور بت نا بھائی جان اس میں کتنا گیئر رہتا ہے بھائی جان ارے بھائی جان گیئر تھوڑی نہ رہتا ہے بھائی جان ایسے ہی چلتا ہے بھائی جان آپ کو نہیں پتا ہے گ جی نہیں بھائی جان ہم کو تو نہیں پتا ہے ایسے آپ کو پت ہے کیا بھائی جان
جی بھائی جان ہم کو بتا بھائی جان آج ایک گتنا چلتا ہے بھائی جان بھائی جان اسپیڈ تو چلتا یہی اسی آٹھ سو نو سو ایک ہزار تیرہ سو تیرہ سو پرتی گھنٹہ کے حساب سے چلتا ہے بھائی جان
ارے بھائیجان کتنا زیادہ چلتا ہے بھائیجان جی بھائی جان بڑا زیادہ چلتا ہے اسی لیے تو بول رہے اچھا چیز ہے واہ بھائی جان بڑا اچھا چیز ہے نا بھائی جان ہم کبھی کبھی گھمائیے بھائی جان جی بھائی جان کبھی سمے ملے گا تو ضرور آپ کو گھمائیں گے ماشاء اللہ بھائی جان کیسے بات گ اپنی جمع سے جی جی جی اور بتائیں نا بھائی جان کیا بولتے ہیں آپ مطلب اس کا پاٹ پجا کہاں پہ ملتا ہے میں جؤ
بزان روی متر یہی ملتا ہے بھائی جان یہ کیا بولتے ہے نا
جائیے گا نا یو ایس اے بھائی جان وہاں پہ سب پارٹ پا جو جو چیزوں کا چاہیے نا سب مل جائے گا بھائی جان کیونکہ میرے کو بھی ایئیرو پلین بنانا ہے بھائی جان
واہ بھائی جان آپ کو بھی ح پے مان ایسا کتنا روپیہ ہے بھائی جان ا نہیںیا پانچ ہزار روپیہ رکھے ہیں بن نہ جائے گا جی بھائی جان وہ تو بہت زیادہ ہو گیا بھائی جان دو ہی ہزار میں ہو جائے گا بھائی جان کام واہ بھن تب تو بہت اچھا بات ہے ت رہے گا جی بھائی جان رکھ لیجے گا وہ اور بت نا بھائی جان آپ پریوار میں کون کون رہتے ہیں بھائی جان جی جن ہم پریوار میں ہیں ہم بھائی جان ابو جان دادا جان دادی جان بہن جان اور کیا بولتے ہیں نا ابو جان یہی سب ہے بھائی جان ایسے آپ کے پریوار میں کون کون ہے بائی جا ب میرے پریوار میں بھی ہے ابو جان امی جان مائی جان بن جان دادی جان دادا جان یہی سب لوگ ہیں بھائی واہ بھائی الم سےء اللہ بھائی کیا آپ کا کوئی بیار ہے بھائی جن جی بھائی یہ ہمارا بہت اچھا پریوار ہے آپ کا بھی بھائی اچھا ہی ہے جی بھائی جان اچھا تو ہے اور بتائیں نا بھائی جان کیا بولتے ہیں سننے میں آئے کہ بھائی جان آپ اینٹا اٹا خریدے بھائی جان اینٹ ہوتا ہے جو جی بھائی جان خریدے ہیں کتنے میں سے دیا بھائی جان آپ کو بھائی جان خریدے دو ہزار دیا ہے یہی دس ہزار کے قریب آٹھ سڑھے نو ہزار تک لیا ہے اور پانچ سو ٹریکٹر والا لیا ہے بھائی جان تو سارے دس ہزار ہو گیا بھائی جان اسی طح واہ بھائی جین دس ہزار ایچھا کیا بنوانا ہے بھائی جین گ بنوانا ہے بھ ج بنوائیے گا تو بلائیے گا بھائی جان جی بھائی جان ضرور ماشاء اللہ کیا بات کر رہے آپ کونے بول جی جی بلائیے ضرور جی ج اور بتائ نا بھائی جان آپ کو کیا بولتے ہیں نا آپ کے گھر پہ اور ماما کاڑ لڑکا آیا تھا بھیا سننے میں آیا تھا جی بھائی جان سننے میں تو آیا تھا بھائی جان بہت اچھا ہے بھائی جان وہ لیکن وہ بہت خرام ہے ج بھ ج جی تو بات ہے بھائی ج
چوڑے بھائی جان وہ سب باتیں نہیں کیجیے بھائی جان جی بھیا اور بتائیں نا بھیا وہ سب بات کرنا اچھا نہیں کرتا ہے بھائی جی جی یہ تو پتا ہے بول غلطی سے نکل گیا اور ا بھائی جان کیا بولتے ہیں گھر کیسا بنوائیں گے بھائی جان بھائی جان ا وہ ہ ن مج میں آج کے جانتے ہیں بائی جان جی بائی جان ہم جانتے ہیں نا اس کے ہی جیسا گھر بنوانا ہے پلستنوانے گھر بنوائیں گے بھائی ہم بہت بس اچھا گھر بنوائیں گے یہی ہم
ج ماشاء اللہ وائی جن کیا بات ہے بس اچھا گھر چاہیے بس کیسا بھی ہو لیکن اچھا ہونا چاہیے نا جی بھائی جان اچھا رہتا ہے نا بھائی جین تو پلستر رہتا ہے ایسے تو اچھا لگتا سے کہیں پہ بھی کوئی بھی دیکھے تو گ ن تو کیئی آ ج گ نہ بائی جان جی بائی جان یہ تو بات آپ صحی بولے بھائی کوئی بھی دیکھے تو بولے تھ اچھا کیا تو ہے نا جی جی ماشاء اللہ بائی ال کیا بول رہی ہے بات ب گ جی بھائی جنام اچھی بات ہے ہی بولتے ہیں جی
نہیں بھائی جان اور بتائیںا بھائی جان آپ کو کھیل میں کون کون سا کھیل اچھا لگتا ہے بھائی جان بھائی جان میرے کو تو لگتا ہے ہاکی بیڈمنٹن کیرم بورڈ والی بال لڈو چھکا آئس پائس دلہپتی یہی سب اچھا لگتا ہے لگتا ہے بھائی ج واہ بھائی جان اب تو بڑا اچھا اچھا کھیل کھیلتے ہیں جی اچھا اچھا کھیل کھیلنا ہی پسند کرتے ہیں بھائی ج اور بتائیں نا بھائی جان کیا بولتے ہیں بھ جان آپ نیا موٹر سائیکل خریدنے والے ہیں جی بھائی جان یہی خریدیں گے پانچواں مہینے میںانچواں اگلا پانچواں مہیین ایک سال بات کر دیں گے بھائی جان اچھا کون سا موٹر سائیکل خریدیں گے بھائی جان وہ یہ خری جائیں گے بیس لاکھ کا نہیں رہتا بھائی جان
وہی خریدیں گے بھائی جان بہت اچھا رہتا ہے ماشاء اللہ بھائی جان جی بھائی جانی تو بات ہے بہت اچھا لگتا ہے چلانے میں بھی اچھا لگتا ہے بھائی جان کیا بولتا ہے ای لک بھی اچھا رہتا ہے بھائی جان اس کا جی بھائی جان بہت اچھا لگتا ہے کیا بتائے آپ کو جی جی ماشاء اللہ بھائی جان اور بت نا بھ جان کھانے میں آپ کیا کیا کھاتے ہیں بھائی جان ڈیلی بائی ج ن یہ خات اڈا چاول برییاانی چاول
کسی کا میٹ مرغے کا میٹ ہے یہ سب کرتے ہیں اور بتائیں نا بھائیان می ٹی ووٹی کتنا روپئے مل رہا ہے ٹریکٹر ایک ٹرالی کا مطلب بھ جان کیا بتائے بھ جان آپ کو بڑا مہنگا مل رہا ہے ادھر پھر سم بہت مہنگا پڑ گیا ہے ایک ٹری کا ہو گیا ہے پانچ سو روپئے پہلے جو تین سو روپئے اب ہو گیا بھائی جان پانچ سو روپئے
جی بھائی جنی تو بات ہےیں پانچ سو روپئے تو ہو گیا بھائی ج
جی بھ جان پانچ سو روپئے ہو گیا ہے جی اور بتائ نا بھیا کیا بولتے ہیں وہ آپ ٹریکٹر خریدنے والے کا نیا پھر سے جی بھائی جان خریدیں ایک تین لاکھ کا دیا ہے لیکن نیا خریدنا ہے بھائی جان پانا چلااتے چلااتے من بڑ گیا ہے بڑیاں جی بھ ج یہ تو بات ہے پرانا چیز چلاتا من تو گٹ جاتا ہے بھائی ماشاء اللہ بھائین صحیح بولتے ہیں آپ جی بھائی جان اور بتائیں نا بھائی جان کیا بولتے ہیں آپ کی امی جان کیا کرتے کر بھ ج بھ ج ممی جان گھر اورور کے کام کرتی ہے بھ جن اچسا آپ کی امی جان کیا کرتے ہیں بھائی جان ہماری میں بھی امی جان گھر ب کا کام کرتی ہے اور ہم لو کو خیال ہول رکھتے بائی جان با بجن ماسل کیا بات ہے
ایسے ہی تو ماتا جی جو لوگ چاہیے جی بھائی جان ایسیے ماتا جی لوگ کہاں ملتی ہے آج کے زمانے میں نا جی جی بھائی جان آپ تو بڑا اچھا بات بول رہے ہیں بھائی جان لو کو دیا بھائی جان اور بت نا بھ جان ک موبائل کنے کا بھ جان جی بھ جان موبائل ن ایسے کتنے کا کینے ہے بھ جان بھ جن یہی کینے ہیں پندرہ ہزار پندرہ ہزار بول رہے ہیں چوبیس ج کا پہلے تھا پندرہ بیس دن پہلے اب ہو گیا ہے کم سے کم یہی ستائیس ہزار کا ہو گیا چھبیس ستائیس ہزار اور اٹھائیس ہزار ساھے اٹھائیس ہزار لون پ پر ہو گیا ہو گیا کرا کے پورا پڑا لون پ ہے نا بھائی جن تو ساڑھے اٹھائیس ہزار ہوا بوہ ہزار زیادہ ہی لے لیا نا بھائی جان جی بھائی جان بہت زیادہ لے لیا کہ بتیں آ کو اتنا اتنا اتنا لے گا تو ہم لوگ کیسے بھائی باقی کام وام کریں گے جی یہ تو بات ہے
اور بتائ نا بھ جان سب سے آپ کو ایتھی کیا بولتے ہیں کھیل میں سب سے اچھا کھیل کون سا لگتا ہے تا ہےھ بھن میرے کو تو لگتا ہے سب سے اچھا لگتا ہے فری فائر لگتا ہے بھجن
دن بھر کے لیے منے نہیں بھرتا ہے بھائی جان جی بھائی جان یہ تو بات ہے لیکن اس اس سے ہے نا بھائیان دماغ وماغسے ہے نا دوسرے ہی اور چل لک ج ہے
بھائی جان یہ تو بات اب تو سی بول رہے لیکن کیا کرے بھائی جان اچھا لگتا نا بھائی جان اسی لیے جی بھائی جان چلے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی کبھی اور سمے ملے گا تو آپ سے بات کریں گے بھائی جی بھائی جان خظا حافظ بھائی جان
خدا حفیس بھ جن خدا حفی